ہس بھائی جان
وعلیکم السلام بھائی جان و علیکم السلام اور سب بڑھیا
جی جی سب بڑھیا آپ کے یہاں سب بڑھیا امی ابو جان سب صحیح
الحمد للہ سب ٹھیک ٹھاک ہے اور جناب بھائی جان آپ نے کھانا کھا لیا
جی جی جی ماشاء اللہ کھا لیا
اوئے ٹھیک ہے میں اوئے سون یے میری کال ہے نا تو اس پہ سرف زیادہ اس پہ زیادہ ٹاپک نہیں کروں گا ٹھیک ہے
جی جی جی
جی بھائی جان آپ میرے کو بتائے کے جو دیکھو آج کل آپ دیکھے رہے ہوں گے کہ کہ باہر کا علاقہ جو ہے دلی جیسے راجستھان وہاں پہ اتنی گرمی ہو رہی ہے
جی جی بالکل اتنی زیادہ گرمی ہے ادھر اور پالوشن الگ سے ہو رہا ہے دلی میں اتنا زیادہ
جان تو میں کہ آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہ باہر کے دلی میں جیسے راجستھان میں راستھان میں مطلب یہ ایک اسز کا کارن ہو رہا ہے کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ پیڑ پیڑ کاٹنے کی وجہ سے سب سے زیادہ وہاں پہ یہ وہ سب ہو رہا ہے تو جیسے کہ آپ کشمیر دیکھو کشمیر میں آپ کا آپ بالکل آپ نے سنا سنا س سنو بھائی جان میری بات سنو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ کشمیر میں آپ نے کبھی نیوز نہیں سنی ہوگی کہ چالیس پینتالیس سینتالیس ٹیمپرچر ہوا کیوں ریزن کیا ہے کیوںکہ وہاں پیڑ پودے پہاڑ سب کچھ ہے کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ پیڑ پودڑے زیادہ نہیں کاٹتے اور یہاں کے لوگ جو ہیں دلی راجستھان یہاں
جی پ وہاں تو پیڑ ہی نہیں ہے دللی میں وہاں تو بلڈنگ دکھیں گی بس
وہی نا ریزن کیا کہ انہوں نے سارے پیڑ کاٹ دیے ہیں میں یہ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جموں کشمیر کے لوگ پیڑ نہیں کاٹتے کہ وہاں کے لوگ کاٹتے ہیں لیکن وہاں کے جو لوگ ہیں وہ پیڑ کاٹتے تو ہیں لیکن وہ پیڑ اگر ایک کاٹا وہ دو پیڑ لگا دیتے ہیں
جی آئیے تو صحیح بات بولی آپ نے ایک دم ہی کاٹتے ہیں تو لگا لگات بھی ہیں پھر اس سے ڈبل یا ہر کوئی لگاتا ہے پیڑ
میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے دو پیڑ کاٹے ہے تو آپ تین پیڑ لگائے چار پیڑ لگائے
جی بالکل پر دلی وغیرہ میں کیا ہے پ پیڑ کارڈ دی ہے بائی کسی کو کوئی مطلب ہی نہیں پیسے سے مطلب
جی جی جی بھائی جانؤں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں کے لوگ بھی ایسا سوچ رکھے کہ سب پیڑ لگانا شروع کرے تو دلی میں بھی ایسی پرابلم نہیں آئے گی کہ فیوچر میں چلو آپ اس سے اسٹارٹ اگر کریں گے فیوچر میں پھر ان کے بچوں کے لیے ان کے ان کے بچوں کے کے لیے ٹھیک رہے گا آج تو وہ جیل وہ تو جیل ہی رہے ہیں تو وہ تو اپ روک نہیں سکتے لیکن اپنے لیے تو نہیں کر سکتے لیکن اگر آپ وہ چاہیں تو اپنے بچوں ان کے بچوں کے لیے کر سکتے ہیں فیوچر میں
اوپر اوپر سے یہ بات صحیح کہی ہے آپ نے اوپر سے وہاں اتنے نالے ہو رہے ہیں گندگی اتنی زیادہ ہے کوڑا لوگ ایسے ہی پھینک دیتے ہیں
بالکل ماشاء اللہ بس کوڑے بس وہ بھی لوگوں کی ہی غلطی ہے جناب کہ سرکاروں نے تو رکھے سرکاروں نے تو بیسٹ بیسٹ
بولے ڈسٹ بین تک نہیں ہوگا ایک
نہیں نہیں جناب آدھے مطلب آدھی جگہوں پہ تو سرکار نے ڈسٹ بین بھی رکھے ہیں لیکن لوگ ایسا ہیں کہ جہاں پہ وہ پھینکتے اس لیے کیونکہ وہاں ان کو لگتا ہے کہ مطلب وہاں پہ جانا نہیں چاہتے کیونکہ اتنی بدبو ہوتی ہے وہاں وہ سمج کہ وہاں جا کے ہماری بیماری ہوگی لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر آپ باہر پھینکو گے اس سے کتنی زیادہ ہوگی دو ماسک لگا کے جاؤ بھائی جان کی ماسس لگاؤ وہاں پہ جا کے ڈسٹبین میں پھینکو نہ کہ باہار سے ہی پھیک تو
کچھ دنوں میں
بالل بالکل اور زیادہ تر یہ کہ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور بچوں کو آپ کو بتائیے
جی جی بچہ بچہ دیکھتا ہے گھر میں کہ لوگ تو ایسے ہی پھینک دی تھ وہی بھییکتا ہے
ریزن بتاتا ہوں کہ بچہ آپ کو پت ہے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ وہ ہمیشہ بچہ ہی ہوتا ہے نا تو وہ سنتا ہے کہ میں یہاں سے فکن دیکھو وہاں جائے گا کہ نہیں مطلب گیم کی طرح اس کو لیتا لیکن وہ جیسے ہی پھینکتا ہے وہ بھاری گر جاتا ہے اس
جی بالکل اور اٹھانے کا بھی کیوں ہی جانا وہاں گندگی میں اگر غلط
اس لیے میں کہتا ہوں گی جو بھی ہے گھر والے وہ خود چلے جائے وہاں پہ کہ یہاں ایک دو بار بچوں کے ساتھے ان کو سکھائی کہ ایڈسن
ہاں کہ ڈسٹ بین میں ہی ڈالنا ہے یا ایسے پھینک کے نہیں ڈالنا پاس جا کے نارملی
بالکل بالکل ماشاء اللہ بہ آپ بہت اچھے بات بول رہے ہیں کہ خود جاؤ کہ خود ایسا کرو پھر جاگ توگ بچے بھی سیکھیں ہے ن بالکل کہ اگلا ہم دھیرے دھیرے دیکھو دھیرے دھیرے پچھلے ایک دو سالوں سے میں دیکھ گاؤ کی ہمارے یہاں برف نمر میں پڑتی تھی آج کل کیا ہے کہ جنوری جنوری اینڈنگ تک رکنا پڑتا ہمیں کہ ترستے ہیں کہ برف کب پڑے ریزن یہی ہے کہ دھیرے دھیرے یہاں بھی ویسا ہی سسٹم ہو رہا ہے لیکن ہم پھر بھی ہم تو اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ اس کو روکنے کی کہ جیسے باہر حالت چل رہی ہے ویسے ہمارے یہ ہاں اس علاقے میں نہ ہو تو اب ہم اپنے آج اپنے بچوں کا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا فیوچر کا سوچنا چاہیے کہ نہ کہ آج اپنا فائدہ دیکھو تو فائدہ اپنا دیکھو آج تو فیوچر میں کیا ہوگا
برف ہی نہیں پڑتی بالکل بھی نہ کوئی گھومنے کی
دنے کی جگہ ہے کیونکہ یہاں سے بالکل ہی پالوشن ہے بالکل بالکل بھائی جان وہی میں کہہ رہا ہوں کہ جو آج ہم چاہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ بنے وہ بنے بھائی جان وہ تو صرف موج مستی کے لیے ایک پارٹ ٹائم ہے لیکن جو ہماری زندگی ہماری صحت وہ تو اگر پولوشن کی وجہ سے کتنے لوگ مر رہے ہیں اس کی وجہ سے کو کیا کیا بیماری ہو رہی بھائی جان اگر ایک بار زندگی آپ تو گھوم سکتے ہو کہیں اچھی جگہ اگر یہاں پہ بنا لی دوسری جگہ چلے ج روڑی نہیں پائر کاٹنے لیکن اگر آپ کے اوپر سے اوپر سے لوگ گاڑیاں چلاتے ہیں اتنی ساری جس سے بالکل بھی سرار نے آج بجلی پہ چلانے والی گاڑیاں کی ہے اتنے اچھے اچھے تجربے کیے ہیں بائکیں کی ہے وہ گاڑی پہ چلا وہگ آڈ آ خر دو وہ زیادہ اچھا رہے گا ان کو تو وہ بلٹ خریدنی ہے جس سے پٹا کے نکلتے ہیں بالکل دیکھو جناب کی پٹاخے پھڑنے سے پٹاخے بجانے سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا ٹھیک ہے کہ سوچ یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ چھوٹی بٹی باقی کچھ نہیں ہوتا ہے جناب تو میں اس لیے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا ہو سکے پلیوشن والی گاڑیاں نہ لو جس بت تل لگا جیکٹرک گاڑی لو بالکل بک ماشا اللہ ج اچ سر سرکار بھی ہمارا ہی سوچتی اس لیے انہوں نے الیکٹرک گاڑیاں نکالی ہے تاکہ پولوشن سے بچے زیادہ تر دلی دی میں تو ماشاء اللہ میں ماشاء اللہ نے اس بارے میں س ائگی گای اور یہی نہیں ہے کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارا دیش ہم جس گاؤں میں رہتے ہیں ہماری سٹی صرف وہی ہے نہیں نہیں بالکل نہیں ایسے جناب کیونکہ ہم جس ملک بھارت میں رہتے ہیں اتنا ہم سب کے لیے سوچنا چاہیے کیونکہ وہ بھی ہمارے بھائی لوگ ہیں بھائی وہ بھی ہمارے ہی بھائی ہیں نہ کہ ہمیں سب کا سوچنا چاہیے صحیح بات بولی آپ نے بالکل بھائی جان جیسے میں چاہتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو بولا بھائی جان پیڑ لگانے کو کہ کرپیا میں آپ کا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ بھی کہ اپنے بھائیوں کو بولو کہ پیڑ جتنے ہو سکے پیڑ لگاؤ جی میرے میرے گھر میں تو بہت پیڑ لگے ہیں ماشاء اللہ یہ تو اچھی بات ہے محلے میں وہاں نہیں ہے اتنے پر میرے گھر کے آس پاس بالکل بالکل جیسے کہ آپ وہاں سے ہو میں نے آپ کو بولا تو آپ میری باتوں پہ غور کرو اور آپ اپنے دوستوں پہ دوستوں کو بولو جناب کہ ایسے ایسے ہے تو انشاء اللہ سب اگر ہماری باتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تو فیوچر میں ہمارے یہاں پولوشن آکسیجن کی کسی کی کمی نہیں ہوگی پولوشن ختم ہو جائے گا سارا بالکل بالکل ماشاء اللہ اگر اپنے دوستوں بھائیوں شکریہ بھائی جان شکریہ کہ آپ اپنے دوستوں کو بولو گے بہت اچھی بات ہے کہ ایسے ایسا اور دوسرا ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ جو سبزی ہے سبزی وہ کی بار کی فش لیا کرو جیسے کہ وہاں پہ دھیان سے دیکھو دھو کے کھایا کرو کیوں کہ آپ کو پتا ہے کہ باہر بھائی جان ہر چیز پہ تو کیمیکل ہی ملاتے ہیں سبی میں اچھی بات ہے دیکھو اب ہر لوگ یہ نہیں کر سکتے ن فرٹ کیا اپنے کسی کے گھر میں گارڈن نہیں ہوتا باغ نہیں ہوتا وہ اپنی سبزی نہیں لگا سکتا مانا کہ چلو باہر سے ہی سبزی لائے کہ چلو باہر سے سبزی لانی ٹھیک ہے لاؤ آپ لیکن اس کو اچھے سے دھو کر ہؤ کیونکہ اس میں اگر اندر ہی ملا کے رکھا ہوگا وہ کیسے دھوے نہیں نہیں بالکل وہ گرم گرم پانی سے وہ نکل جائے گا بھائی جان ب ا میں ہی کچھ زیادہ نہیں ملاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی ہوتا ہے نا کہ ایسی سبزی بنا دھوئے بنا دیتا ہے بالکل نہیں کہ وہ ھر کرے گا تو دو کے بناتے ہیں بالکل بھائی جان کی آپ دھو کر کھاؤ سب کو سب کو ہونا چاہیے کہ دھوکہ ہی کھانا چاہیے نہ کہ ایسے ایسے اور بھائی جان کھانے سے یاد آیا آپ کو کیا پسند ہے سبزی میں کھانے بالکل بالکل بل بھائی جان میرے کو تو آپ کو پت ہے ہمارے یہاں جو ہے راجما چاول زیادہ مطلب فیمس ہے تو میرے کو راجما چاول ہی پسند ہے اچھا اچھا راجم چاول پسند ہے اور آپ اس کے ساتھ دودھ وغیرہ یا پھر دہی نہیں نہیں بھائی جان بس ایسا کچھ نہیں ہے کہ میں دوود دھ دودھ میں پیتا نہیں ہوں لیکن ایسا میں مطلب کہ دودھ پینا چاہیے کیونکہ صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے جی ج بھائی جان جی بھائی جان اور آپ کے وہاں موسم کیسے چ ب جان کیا چز موسم کیسا ہے وہاں جی بھائی جان بارش ہو رہی تھی ابھی بھی اور ابھی بارش ہو رہی تھی اب گرمی شروع ہو گئی تھوڑی دیر بارش بھیئی ا آپ کو پت ہی ہے کہ دیکھو باہر کے جو باہر جو ہے جیسے جموں چندی گڑ راجستھان آپ کو پتا ہے وہاں پہ وہ نا خود بارش کرواتے ہیں سلی گاڑی لے کر بارش کرواتے ہیں سوچو ان پہ کتنی گرمی ہوگی وہاں دیکھو ہم جنت میں مطلب آپ کو پتاہ ہے کشمیر کو کیوں جنت کہا جاتا ہے کچھ آئیڈیا ہ جی کیونک وہاں وہاں دیکھیے اتنی ہریالی ہے صاف ہوا ہے ہر چیز ادھر تا ب بڑ لگ مسالا تو کیونکہ دیکھو یہاں زیادہ پہاڑ ہے پہاڑ تو ہے ہی ہے لیکن یہاں پہ جو پیڑ پیڑ بہت زیادہ تھا پیڑ بھائی جان آپ جس دن آؤ گے آپ بولو لیکن شہر کے لوگ تو بولتے ہیں کہ یہ جنگل میں رہتے بھائی جان ان کو کیا پتاہ کہ ہم جنگل میں ہی جنت میں رہتے ہیں جی آپ کی باتیں بہت اچھی لگی میرے کو بالکل بالکل ماشاء اللہ اچھی لگنی چاہیے جناب کیونکہ جو ج بالکل آپ نے کھانا وانا کھا لیا
جی جی کھا لیا
بالکل بالکل کیا کھایا بھائی جان آپ نے جی آج ہم نے کھایا تھا پنیر کی سبزی اور مس چ اللہ وہ پنیر پنیر کو دیسی پنیر کھائی تھی نا جی جی پیکنگ والا پیکنگ والا ہویا کوئی بات نہیں ماشاء اللہ پنیر کھاانی چاہیے پنیر بھی دودھ سے ہی بنتی ہے ویسا کوئی ہے نہیں اس میں کتنا جی جی جی بالکل بالکل ماشاء اللہ پنیر کھانی چاہیے ضرور اور جتنا ہو سکے پانی پیو جی پانی تو پیتے ہیں دو تین لیٹر دو لیٹر بالکل ماشاء اللہ دو ت لیٹر پینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اپنے زیادہ تر دیکھو کہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ وقت اور موت کا کبھی کچھ پتا نہیں ہوتا اس لیے بھائی جان جتنا ہو سکے نا اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرو کیونکہ دیکھو پیسہ شہرت آتی رہتی ہے ٹھیک ہے نا یہ سب یہ سب کچھ نہیں ہوگا جتنا آپ ہو سکے زندگی ایک بار آتی ہے تو جتنا ہوج بھائی نا صحیح بات بولے آپ بالکل ایک بار آتی جی جی بھائی جان جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے پریوار زیادہ سے زیادہ اپنے گھر والوں کی سیوا کرو اپنے ماں باپ کی سیوا کرو کیونکہ ماں باپ ایک ایسے ہیں کہ جو کو سمجھتی ہے دیکھو دو دوست چلو دوست بھی اچھا ہوتا ہے لیکن سن کبھی کبھی دوست بھی نہیں اپنے نکلتے ہیں لیکن بھائی جان جو ماں باپ ہوتا ہے وہ کبھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے زندگی میں کہ دوست بھی دوست بھی کسی دوست بھی کسی حد تک چھوڑ دیں گے لیکن کوئی کوئی ہوتا ہے کہ جو رہتا ہے لیکن میکسیمم دوست بھی چھوڑ دیتے ہیں بھائی جان
جی جی
بالکل ماشاء اللہ میرے کو آپ سے بات کر کے